السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
ہاں ولیکم السلام باقی سب سب کہہ رہیے تھ
اللہ تعا لا کا شکر ہے آپ ٹھیک
جی جی الحمد اللہ میں بھی بالکل سب خیٹ میں ہے آج میں مطلب آپ کے ساتھ ہبی کے بارے میں کی اہمیت کے بارے میں بات کرنے کا سوچ رہی ہوں آپ کا کیا خیال آتا ہے
بالکل آپ نے اچھا موضوع اٹھایا ہے بالکل اس پہ ہم بات کریں گے آار
جی جی یہ مطلب ایسا ہے کہ دیکھیے نا شوق تو انسان کی زندگی کی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے یہ انسان کو تازگی اور خوشی دیتا ہے نہ جی تو آج کل لوگ اور پڑھائی میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنے شوق کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے ا جبک شوق انسان کے ذہنی زبان کو کم کرتے ہیں جب کوئی اپنی پسند کا کام کرتا ہو تو اس سے سکون ملتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا کون سا شوق ہے
بالکل اگر میں دیکھوں گا میں آپ کو پھر بعد میں اپنا شوق بھی بتاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں تعلیم کا تعلیم کام اور ذمہ داری بہت اہم ہوتی ہے لیکن صرف کام کرتے رہنا یا پڑھا پڑھائی ہی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا ہے دماغ اور جسم دونوں کو سک کن اور تازگی کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہابیز یعنی ہابیز انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے ہاں ہاں بھی وہ کام ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی خوشی دلچسپی اور س کن کےنی گتائم مطلب جیسے ہی کتابیں پڑھنا گارڈ یہ جو گارڈننگ پینٹنگ کرنایا رائٹنگ سپوٹس فوٹوگرافی ککنگ یا میز تنا یا کوئی کوئی میوزک سنتا ہے یا کرکٹ کھیلتا ہے یہ مطلب کسی کہ کرکٹ ہابی ہوتی ہیں کسی کی پینٹنگ اپنی اپنی ہابیز ہوتی ہیں ہابیز نے صرف وقت کا بہترین استعمال سکھاتی ہیں بلکہ کہ انسان کی شخصیت کو بھی نکھ نکھارتی ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایاپ نے ا یہ یہ ہبیز تو انسان کے اندر ہونی ہی چاہیے تو مجھے بھی ہے نا میں مجھے بھی کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے کتابیں مطلب ایسا ہے کہ انسان کو علم میں اضافہ کرتی ہے اور سوچ کو بھی وسیل بناتی ہے اور اسی کے ساتھ مجھے پینٹنگ کرنا بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت تو میرا بچپن کا شوق ہے یہ پینٹنگ کرنا آپ کو اور پھر مطلب اور باغیچوں میں پودے لگانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا وہ بھی مجھے بہت پسند کرتے دل کو سکون دیتا ہے وہ کام مجھے
بالکل اچھی ہابیز ہیں آپ کی مطلب گارڈننگ کرنا یہ مطلب اپنے ماحول کے لیے بھی اچھا ہے اور مطلب کہ ہوائی بھی اس سے اچھی آتی ہے بالکل اچھی بالکل بہترین آپ کی جو ہابیز ہیں
ہوں جی
جو اس کی ہابیز کی ذہنی صحت پر بھی اثر ہوتا ہے ج کہ حابی جو ہوتی ہیں دماغ کو سکون دیتی ہیں مجھے لگتا جب ہم پینٹنگ کرتے نا کتابیں پڑھتے ہیں یا میوزک سنتے ہیں یا دماغ کو آرام ملتا ہے اس سے ڈپریشن جو ہے اینزائٹی ہوتی ہے سٹریس جو ہوتا ہے ہمیں وہ کم ہوتا ہے جو لوگ اپنی جو یہ ہابیز کے لیے وقت نکالتے ہیں وہ عام طور پر زیادہ خوش مزاج اور پرمید ہوتے ہیں
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور آپ کو یہ مطلب میں یہ گارڈننگ کا کام کرتا سنا تو اس سے ہے نا مطلب دل کو سکون تو ملتا ہی ہے اس کے علاوہ ہے ن جو انسان کو تعلق قدرت سے جوڑتا ہے اور م بھی بہتر بناتا ہے اور جب پودے بڑے ہوتے ہیں تو د کو کتنی مطلب خوشی ملتی ہے کہ جس مطلب میرے ہاتھوں سے بڑے ہوئے ایسا لیکن کچھ لوگوں کو مطلب کھیل کود کا بھی اتنا ہی شوق ہوتا ہے جیسے کہ کرکٹ فٹ بال ا مطلب جسمانی صحت بھی ان سے اچھی رہتی ہے تو کھیل بھی ہے نا انسان کو فرتیلا اور تندرست بناتا ہے اور آج کل تو بہت سے ایسے نوجوان ہیں ا جو ان میں تو آگے ہے ہی پر ان کے علاوہ بھی دیکھیے نا فوٹو گراف ہے ڈرائنگ ہے اور لکھن کو بھی اپنا شوق بنا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھے اچھے شوق چل رہے ہیں اور بولے بھی چاہیے
بالکل آپ نے اب صحت کی صحت کی جسمانی جسمانی صحت کی بات کہ
جی اور ایسے جو شوق ہوتے ہیں نا وہ آگے چل کر پیشہ بھی بن جاتے تھ فوٹو گگرافی ہو لکھن ڈرائگ یہ آگے جا کے فیوچر میں بھی بہت اچھا کام ہو جاتا ہے اور انکم بھی ہوتی ہے ان سے
بالکل آپ نے درست بات بتائی آپ نے پہلی بات کی جسمانی صحت کی بہتری ہو تین ہابیز سے جیسے کہ سپوٹو سائیکل لنگ باکنگ سوئمنگ اور گارڈننگ جیسسی ہابی جسم کو فٹ رکھتی ہیں آپ نے بالکل درست فرمائی روزانہ کچھ دیر اپنی پسند کی جسمانی سرگرمی کرنے سے جو رہتا ہے موٹاپے موٹاپا کام ہوتا ہے دل مضبوط رہتا تا ہے اور انسان تندرست محسوس کرتا ہے اسی لیے ڈاکٹرز بھی جو ہے آج کل آپ دیکھییںے ڈاکٹرس بھی جو ہے ہبیز کے لیے جو یہ مشغول ایکسرسائز کے لیے وقت نکالنے کا صلاح دیتی ہیں
جی جی بالکل صحیح کا اور ہمیں ہے نا بچوں کو بھی ان کے شوق کے لیے بھی بہت ضروری ہے ان سے ان کی صلاحیتیں نکھرتی ہے اور ان کا اعتماد بھی بڑھتا ہے تو بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کس اچھے شوق کے بھی تربیت دینی چاہیے میرے خیال میں موبائل اور سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارنے کے بجائے کوئی اچھا شوق اپنانا چاہیے کیونکہ اچھے شوق انسان کے وقت کو فائدے مند بناتا ہے اور اسے بےیکار کاموں سے دور رکھتا ہے تو ہمیں بھی ہلو
بالکل بالکل درستو فرمایا آپ نے میں سن رہا ہوں آپ کی بات آپ بالکل اچھا بول رہی ہو
تو ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب شوق صرف منورنجن کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ شخصیت کو بہتر بنانے کا بھی ذریعہ ہے
بالکل بالکل اگر ہم دیکھیں گے ہر ہا بھی کچھ نہ کچھ نیا سکھاتی ہیں کتابیں پڑھنا سے انم بڑھتا ہے کوکنگ سے غذائی آتی اور پکوان بنانا سیکھتے ہیں ہم گارڈننگ سے فطرت اور پودوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں کمپیوٹر لیننگویج لرننگ جیسے ہابیز جو کسی کی ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے مستقبل میں کیریئر کے لیے بھی جو بھی آپ نے بتایا کیریئر کے لیے بھی فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں اس اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے ہمیں جو ہے ابھی آپ نے بولا کہ بہت سار آج کل کے نوجوان جو ہیں اپنا جو وقت ہے وہ ضائع کرتے موبائل فون میں موبائل فونز میں اور گھر والے بھی جو ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس بھی وہ بھی موبائل فون آج اگر آپ دیکھیں گے اگر ہم دیکھیں گے اتنی ساری ٹیکنالوجی آئی اتنی ساری پڑھائی اتنی ساری بڑھا دیا لیکن پھر بھی آپ اپنے ہی گھر میں دیکھیے کوئی صبح اٹھ کے جاگنگ یہ جاتا ہے سائیکلنگ کوئی کرتا ہے اپنی صحت کا خیال کوئی رکھتا ہے مت نہ رکھتا ہے سب کوئی سب کوئی صرف چاہی آرام چاہے آلسی آج ہی سب ہو گئی سب کو کیا چاہیے صرف موبائل فون پہ رہنا اور کچھ نہیں ایک ماں باپ کو اپنے بیٹے کے لیے وقت نہیں ہے ایک بیٹے کو اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں اسی طرح ایک بھائی کو بہن کے لیے وقت نہیں ہے مطلب سب آالسی آپ دیکھیے نا مطلب کہ آج کل آج کل مجھے یہ بھی دیکھنے کو مل ملتا بتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اب کیا کرتا ہے کام گھر میں کھانا بھی نہیں پکاتا ہے باہر سے سے ان کو چاہیے سب کچھ مطلب پہلے پہلے کیا ہابیز ہوتی تھی کچھ بنانا کچھ مطلب کھانا اب ان جو ہو گیا وہ آلسی بنگیا ہوں
اسے آپ سبھی کو صحیح فرمارے اسی لیے نا انسان کے پاس ہے نا کوئی نہ کوئی اچھا شوق ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اس میں مشغول ہوئے ہیں ہے نا کہ اگر اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ شوق میں وقت ضائع ہوتا ہے تو وہ وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں چلو یہ شوق ہے تو اپنے فری ٹائم میں انسان اس میں وقت گزارتا ہے تو اس سے بھی ان کا جو تناؤ ہوتا ہے جو ہر چیزیں ہوتی ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے ان کے بھی ہاں اور ہاں میں نے بھی دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس کوئی شوق نہیں ہوتا نا وہ زیادہ خوش اور مطمن نظر نہیں آتے ہیں
بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی اسی طرح اگر میں بولوں آپ کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو اور میں بھی دیکھتا ہوں اور تمام لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو گھر والے ہوتے ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں ایک بچے کے صرف بولتے ہیں تعلیم پڑو کی کتاب آگے رکھو یا تو بچوں کے پاس موبائل ہوتا ہے یا آ جو اب پڑھنے والے لوگ ہی صرف پڑھائی کرتے ہیں لیکن ایک ہی ڈائریکشن میں بھگ پھر نہ ایکسرسائز ہوتے ہیں نا ہابیز پہ بھی دھیان دیتے ہیں کچھ بچے کی ہابیز کو دبایا جاتا ہے آج کل
جی جی جی صحیح فما رہے ہیں آپ یہ
بالکل بالکل اسی طر اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہابیز انسان کی انسان کی زندگی کو خوشگوار صحت مند اور یہ جو مقصد سے بھرپور بن مطلب صحت مند بناتے ہیں یہ نہ صرف سٹریس کا کام کرتی ہیں بلکہ عم ہنر اعتماد اور شخصیت بھیا شخصیت میں بھی اضافہ کر ہیں ہر انسان کو روزانہ یا ہفتے میں کچھ وقت اپنی پسندیدہ ہابیز کے لیے ضرور نکالنا چاہیے آپ سے بات ہاں آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا بہت آپ کو آپ سے بات کر کے سیکھنے کو ملا امید ہے کہ ہم آگے بھی اسی طرح کسی موضوع پہ بات کریں ا امید ہے کہ ہمیں اللہ تعالی جو بھی ہم نے یہ بات کی اس پہ عمل کرنے کا توفق دے چلیے اللہ حافظ
اللہ حافظ